ملب رات میں یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے پھر وہ بزی وغیرہ مت
مجھے لگتا ہے دن میں سرور اس کا ٹھیک نہیں چلتا ہوگ زیادہ لوگ آ جاتے ہوں گے تو اس اس کو جو ہے اس پہ کیا کہتے ہیں-
مطلب ابھی اس پہ, کوئی نہیں ہوگا نا-
ہاں ہاں ہاں اس کا سرور ٹریفک کی وجہ سے جیم ہو جاتا ہوگا
ہ جیسے رزلٹ کے ٹائم نہیں ہوتا ہے بس یہی ہوتا ہے بالکل کیونکہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں مطلب- میں تو ڈر ڈر کے ہی کار کرتی ہ, مجھے لگتا ہے کہ مطلب اس کے بعد بزی نہ آ جائے-
ہوں- ہوں
اور کہ م- صحیح چل رہا ہے, آپ کو یاد ہے ایک دن ہم نے صبح کتنی کال کی تھی-
ہاں مجھے یاد اس دن شاید ان نے آٹھ یا نو کی تھی-
نہیں, گیارہ کی تھی
گیارہ کی تھیں
کنٹینیو اور کنٹینیو-
ہوں- ہوں
ہوں
ہاں- ہاں, ہاں یاد ہے- فرسٹ ٹائم جو میں نے کیے تھے نا- وہی ہم ہم ہم ڈیسائڈ نہیں کر پا رہے ہم کریں کیا- اب جا رہے ہیں ناسک اگر یہاں پہ کچھ سیٹ ہوگا پھر ہم کشمیر کو ہی بلا دیں گے مجھے- مجھے جانا ہی نہیں- ہیلو-
کہاں نہیں جانا ہے-
کشمیر مطلب مجھے کام ہی نہیں کرنا ہے وہاں سے-
اچھا
ہوں
خرکان ستاا مگ-
ا ناسک نگر میرا یہ پیاز واللا گگر ہو جائے گا چونکہ انکل- انکل کے ساتھ جانے ہے تو ان کا تھوڑا سا وہ-
اچھا مجھے بولوں وہ انکل کو میں نے ایڈریس بھیجا تھا-
ہاں
وہ انکل تو گائےب بھی ہو گئے-
کہاں ایڈریس آپ نے بھیجا ہے اس میں صرف آپ نے- جگہ کا نام لکھا ایڈریس ایسے ہوتا ہے- آپ پہلے لکھیے آپ کا ہاؤس نمبر اس کے بعد نئر- نئر میں جو بھی فیمس جگہ ہو جیسے ہمارے یہاں- کوئی فلیٹ ہوتا ہے تو اس کا اپارٹمنٹ نیم ڈالتے ہیں-
میں نے لکھا ہے, میں نے لکھا ہے نیئر واٹر ٹینک-
اور وہ ڈالے ہیں پھر اس کے بعد جگہ کا نام پھر اس کے بعد- سٹی کا نام پھر اس کے بعد اسٹیٹ کا نام- ہاں سب ڈلا ہے-
ہاں
تو میں کل پھر انن سے کہوں گا کیا ہوا ایڈریس ان کا آیا کیا- ر کیا آپ نے- ایکچولی وہ میرے ساتھ جانے والے ہیں, تو ہو سکتا ہے کچھ اپنا وہ کر رہے ہو کہ-
اچھا انہوں نے کیا کیا پھر یہاں وہ کولڈ اسٹور بنانے کے لیے-
مجھے کیا معلوم ہے تو مجھ سے بات ہوئی نا میں نے اس میں کچھ کہا تھا میں نے تو اس کو- ہسی میں ہی لے لیا تھا کہ چلو جب بن جائے گا دیکھیں گے ہم
چلے ٹھیک ہے ہاں ہاں
میں نے کہا نا اس کو تو میں نے میں سے مذاق میں لے لی ہے کہ جب بن جائے گا پھر دیکھیں گے جس کے پاس ہوتے ہیں نا وہ بات ہی نہیں کرتا ہے
آبو
میں نے تو سمپل سے اصولے اگر میرے پاس ہے تو بڑی بڑی باتیں ٹھیک ہیں ہیلو
ہاں- ہاں
کیا ہو گیا?
کچھ نہیں, مجھے لگتا ہے میں بات کرنے سے زیادہ سوئی ہوں-
تو پھر آپ کال کٹ کر کے سو جائیے-
نہیں- نہیں مجھے تو لگتا ہے آج ہ یہ بہت ٹائم بعد ایسے میں نے بات کی
اچھا
ہوں
مطلب ایسے مطلب
مطلب فون بہت ٹائم بعد میں نے بات کی ایے
مطلب سمجھے نہیں ٹاسک میں
نہیں ویسے بھی ایسے بھی
ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں خیر چھوڑیے جو ہے تو وہی ہم سوچ رہے تھے پہلے تو ہم جب آپ کے یہاںئے تھے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ بزنس ہو جائے کچھ ایسا ویسا لیکن اب ہمارا دللی ٹوٹ گیا کشمیر سے
کیا کرے ایسا ہی ہے
ہاں مطلب مجھے یہ ڈر لگتا ہے نا کہ دیکھیے انسان کے پاس جب بہت زیادہ بیک اپ میں سپورٹ ہو جیسے ہمارے فادر کے پاس تھا وہ فرسٹ ٹائم جب گئے تھے ایپل کا کام کیا ان کو لاس ہوا اس میں فرسٹ ٹائم شاید آپ کے بابا کے ساتھ کام کیا تھے نا اسٹوریج کا
ہاں
اس میں ان کو لاس ہوا تو ان کے پاس بیک اپ میں سپورٹ تھا میرے پاس تو کوئی بیک اپ میں سپورٹ نہیں ہے نا
ان کو کنا لوسو وچاس اس میں
لوس یای کوئی سم تھنگ ون سئر کا ہوا تھا
سیب میں
سیم میں
سچ میں
اچھ تو نے بہت مال رکھے تھے نا تھوڑے مال کہاں تھے بارہ ہزار کریڈٹ مال تھا تین چیمبر اور ان کا ان کا ان کا ایٹی پرسینٹ مال ہی سڑ مطلب ڈیمیج ہو گیا ختم ہو گئے
ہ ہ ہ ہ
ہمارا جو ہمارا جو مینیجر تھے یہاں پہ مال کو گریڈنگ کر کے وہ کرتا تھا
ہ ہاں
مطلب یہاں پہ اس کو شارٹنگ ریڈنگ کراتے تھے وہاں سے آنے کے بعد
ہ ہاں
وہ کہہ رہا تھا ہم سے کہ بھائی اتنا سیب پھینکے اتنا سیب پھینکے ہم لوگ کہ اگر اتنے سے بیچے ہوتے ہیں تو فارچونر ایک فارچونر تو آرام سے آ جاتے
تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا مطلب اس میں تو بہت زیادہ پروابلم ہوئی ہے نا پھر
کہ تو رہ نا پاپا کو اس پرابلم کی وجہ سے آج تک وہ اس سے مطلب نکل نہیں پائے ہیں
نہیں کیسے نکلیں گے ایک کروڑ تو بہت ہوتا ہے
وہی تو میں نے کہا نا ابھی ہم جتنا مطلب ہر سال جتنا کماتے ہیں اگر ہم اپنا گھر کا خرچ وغیرہ ہٹا دیں تو چار سال سے صرف گھر کا خرچ چل رہا ہے ویسے جیسے کہتے ہیں نا انویسٹمنٹ کچھ نہیں ہوئی ہے
م ج
میں نے آپ کو کہا تھا نا مجھے مطلب اکیلے جب ہم ہوتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ تعالی ایسا کرے کہ میرے بابا کا قرض وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا بزنس اسٹیبل ہو جائے
نہیں ہوتا ہے ایسا مطلب بچہ تو سوچتا ہی ہے ماں باپ کا اچھا ہی ہو پتا نہیں کیا کر رہا ہے بیٹی کو ب رہی ہے مت کرو مت کرو نیند میں ہی ہے
اچھا
یہ اپنی طرح دے رہا ہے اس کو وہ میرے پاس واپس آ رہی ہے مت کروں کرو
تو آپ لے لیجیے سنا دیجیے اس کو
وہ سوئی ہے وہ خالی دودھ پینے کے لیے آ رہی ہے واپس واپس
اچھا اچھا
ہوں
تو وہی میں نے کہا نا کہ اب ہم ناسک اچھا مجھے پہلے یہ سب چیز کا احساس نہیں تھا
ہوں ہوں
جب ہم ان کے ساتھ تین سال سے ناسک میں رہنے لگے ساتھ میں تو پہلے سال میں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا پہلے سال تو ہم صرف س بجے سے گئے تھے اور ان کو کوئی مل نہیں رہا تھا ترا بھی وہاں پڑھانے کے لیے
اچھا اور انکل کو
مطلب میرے بابا بابا
اچھا اچھا اچھا
میرے بابا انگور کا کام کرتے ہیں نا ناسک سے
ہاں ہاں
تو ان کو وہاں پہ مطلب وہ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ تراوی ہر سال پڑھواتے ہیں کسی آفس کو بلا کے
ہوں ہوں
تو تین سال پہلے ان کو کوئی مل نہیں رہا تھا وہاں ت ابھی پڑھانے کے لیے
ہی
اس سر ہمارا ٹویلتھ کمپلیٹ ہوا تھا ایگزام ہمارا ہوا تھا رمضان سے پندرہ دن پہلے انہوں نے انہوں نے مجھے کال کیا انہوں نے کہ کوئی کوئی مل نہیں رہا ہے پہلی بات ت مجھ سے پوچھا کیا ہوا تمہارےگزام کا ہم نے بتایا یہ انہوں نے کہا تمہارا ایگزام گیا تمہارا اسکول کالج سب بند ہی رہے گا آ جاؤ تمہیں پڑھا دو یہاں پہ اس سر ہم صرف تروی پڑھانے کے لیے گئے تھے مجھے مطلب مجھے ناسک میں کام ہی نہیں کرنا تھا یہ میں نے سوچ رکھا تھا
وہ وہ تو آپ نے پچھلی بار بھی بولا تھا نا کیا مطلب جو آپ نے کیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹوری ہے لیکن وہ بولی نہیں آپ نے
ہاں ہاں ہے اسٹوری ہے اس کے پیچھے
وہ میں وہ میں سنوں گی پوری لیکن اس کے بعد میں جو کال کروں گی اسی میں سنوں گی کیوںکہ کا ٹائم ہو گیا
اچھا کتنا ہوا
ابھی ہے تھوڑا سا
ہاں تو پھر ہم گئے تھے سر ابھی پڑھانے تو اس سال تو مجھے ویسے ہی نکل گیا مجھے کچھمجھ نہیں آیا
ہاں ہاں
اس سال بھی بابا کو لاس ہوا تھا لیکن کم ہوا تھا سم تھنگ دس ایک لاکھ ہوا تھا ہم اس اس سال کام ہی نہیں دیکھ رہے تھے تو مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا لیکن جب پچھلے سال گئے ہیں تو پچھلے سال یہ جو مطلب حساب وغیرہ بناتے ہیں نا لکھ پڑھنے والا کام
ہمم ہمم
سارا میرے انڈر میں تھا تو تو مجھے مطلب ہر چیز پتہ ہوتا تھا کتنا ایکسپینس ہوا ہے کتنا وہ کتنا پروفٹ ہوا
ہنر ہونا چاہیے اصل میں سب کچھ پتاہ ہونی چاہیے کیونکہ مطلب اگر بیٹا باپ کے ساتھ بھی کام کرتا ہے لیکن ہر ایک چیز کا حساب ہونا چاہیے
تو جب پچھلے سال میں نے اپنے انڈر میں حساب لیا پھر مجھے پتہ چلا اتنا لاس ہوا ہے اتنا پروفٹ ہوا تب مجھے سمجھ میں آیا پھر میں نے بابا سے کہا کہ اچھا جیسے میں ان کے ساتھ رہتا ہوں نا تو وہ مجھے بولتے ہیں کہ تم میرے پاس میرے کمر میں میرے بیڈ پہ سووہ گے تم کہیں اور نہیں رہو گے ان کو مطلب یہ ہے کہ رات کو اگر مجھے کوچھ ضرورت پڑ جائے یا پانی دوا وغیرہ کا وہ ہارٹ کے پیشنٹ بھی ہیں
کون
ارے باپا
اچھا
تو وہ مجھے کہتے ہیں تو میرے پاس سوو تو ان کے پاس میں رہتا ہوں تو ان کی جو کال آتی ہے کس سے بات کر رہے آپ جس جن کے پیسے دینے ہیں ان کی بھی تو کال آتی ہیں ہے نا
ہمم ہمم
وہ ہم سنتے تھے کس کے اتنے دینے ہیں اس کے دینے پھر اس کے بعد میں نے ہمت کر کے پچھلے سال کا کہ آپ کو جن کو جن کو پیسے دینے ہیں ان سب کے ڈیٹیلس مجھے دیجیے ان سے میرا تعلق قائم کرائیے ان کو بولیے کہ میں زمانت لے رہا ہوں آپ کے پیسے کی
اچھا آپکے یہ کتنے بندے ہوں گے
پھر اس کے بعد وہ ناسک میں جو تھے چار پانچ بندے تھے جن کا زیادہ سے زیادہ پیسہ تھا مطلب ایک کا جو ہے بیس لاکھ روپئے تھا اس سے اس سے بابا نے یہ مالٹا ہوتا ہے نا مالٹا
ہاں ہاں وہ جو اورینج جیسا لگتا ہے منی اورینج
اورنج جیسا رہتا ہے ہیں
ہاں ہاں
اس کو بابا نے اس سے لیے تھے چھ کنٹینر مال لیا تھا اس سے
میں کروں گی آپ کو واپس کال ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک